ہیلو السلام علیکم آ ٹھیک چو
ہاں میں تو ٹھیک ہوں اب ٹھ ہوں اچھے سے ہو
میں ٹھیک ہوا اچھے سے آپ کرکٹ کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتے ہو
ہاں میں میں تو کرکٹ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں
ہاں آپ مجھے تھوڑا سا کرکٹ کے بارے میں بتائے
ہاں کرکٹ ایک بہت اچھی گیم ہے یہ
اچی گیم ہے آپ مجھے بتاؤ کہ کرکٹ آپ کو کون سی ٹیم اچھی لگتی ہے کرکٹ میں
مجھے ٹیم تو بہت پسند ہے آسٹریلیا کیونکہ وہ زیادہ اچھی کھیلتی ہے وہ جب میچ ہوتا ہے وہ زیادہ نروس نہیں ہوتا یہ جب مطلب اگزامپل جب انڈیا یا مطلب اور کوئی ٹیم کھیلتا ہے تو وہ جب چیز کرتے ہیں تو وہ ریش ہو جاتی ہے بہت زیادہ ریش ہو جاتے ہے جب وہ جب آسٹریلیا کھیلتی ہے نا وہ ریش نہیں کھیلتی ہے وہ مطلب بہت اچھا کھیل یہ ہے جو اس میں اس میں بیٹنگ بھی اچھی ا اور بہت زیادہ بورنگ بھی اچھی ہے جیسے کہ اسٹارک جیسے کہ اسٹارک ہے وہ بہت زیادہ بہت بڑا پلیئر ہے مجھے
پلیئر ہیں مگر ان کو وہ اسٹور کے بغیر میں ب بولنگ آرڈر جو ہو وہ بہت تگڑا ہے جیسے کہ پیٹ کمنے سے ہیض لڑے وہ ٹیسٹ میں کسی کو ٹکنے ہی نہیں دیتے وہ بولرس ہاں
جی جی وہ وہ اچھا کیپٹن بھی تھا اور اچھا اچھا بولنگ بھی تھا اس اس کے اس کے پاس
ہاں جیسے کہ میری فیوریٹ ٹیم جو ہے وہ انڈیا ہے جیسے کہ اس میں بہت تگڑے پلیئرس روہت شرما وراٹ کوہلی جیسے وراٹ کوہلی کچھ بھی چیز کر سکتا ہے جیسے آ نے وہ اننگس دیکھی ہوی پاکستان ورسز انڈیا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا وراٹ کوہلی نروس کے بغیر کتنا اس نے چینج کیا تھا وہاں پہ
جی جی وراٹ کولی بھی بہت اچھا کھلاڑی ہے مگر یہ اپنی اپنی پسند ہوتی ہے
ہاں اپنی اپنی پسند ہوتی ہے جیسے کرکٹ بہت سارے کو پسند ہے انڈیا میں جو سب سے زیادہ کرکٹ ہی دیکھا جاتا ہے
جی جی آج کل تو مگر زیادہ تر والی بال کا ٹرینڈ چل رہا ہے ملب
ہاں ہاں ان دنوں والی بال ہی ہمارے جیسے ہمارے گاؤں میں بھی والی بال کھیتے ہیں بچ جب یہی سیزن ختم ہوتا ہے تو پھر کرکٹ ہی اسٹارٹ ہوتا ہے
جی جی یہ بات تو صحیح ہے کرکٹ ایک اچا اچھی گیم ہے اس سے ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور مائنڈ ریفریش بھی ہو جاتا ہے جب دیکھ تو اس سے بھی بہت مزہ آ جاتا ہے جیسے کہ جب فائنلز ہوتے ہیں اور زیادہ تر جو یہ آئی پی ایل و پی کیاز ہوتے ہے ہیں اس میں مزہ بھی آتا ہے مگر مجھے لگتا ہے یہ کرکٹ ہے نا مجھے لگتا ہے یہ اسکرپٹیڈ ہوتا ہے
ہاں اسکرپٹڈ ہاں یہ بیسکلی جو ہے بزنس مارکیٹ ہوتا ہے کرکٹ جیسے کہ ہم دیکھتے انڈیا میں آئی پی ایل کھیلا جاتا ہے اس میں سے جو سارا کا سارا بزنس مائنڈیڈ ہوتا ہے اس میں سے جو پلیئرس کی جرسی ہوتی ہے ان میں بھی پرموٹ ہوتا ہے وہ سارا بزنس کھیلو تو اصل م کررکٹ ج کرکٹ ر رہاہان آب
جی جی یہ بات تو صحیح بولی ہے آپ نے مگر
ہاں کرکٹ میں مزہ ہے بیسیکلی بٹ جو ہمارا آج کل کا جو یہ یہ فیشنٹ کرکٹ یہ ختم ہو چکا ہے آج کل جو جو کرکٹ میں سب سے زیادہ مزہ ہے وہ گلی کرکٹ میں مزہ ہے
جی جی یہ بات تو صحیح بات فرمائی ہے آپ نے یہ جو یہاں بی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ یہ فیئر ہوتے ہیں
ہاں بیسیکلی جو ہماراری کشمیر میں ٹورنامنٹس وہ سب سے زیادہ فیئر ہوتے ہے اور یہاں پہ کشمیر کے پلیئر جو ہے وہ بہت ہی تگڑے والے پلیئرس ہے
جی جی یہ بات تو صحیح ہے ان کا فیوچر ہی نہیں ہے کوئی
ہاں یہ جو یہ کشمیر کے کرکٹر کلب اگر کھیلنا چھوڑ دے ڈومیسٹک کھیلے تو پھر یہ آگے بڑھ پائے بھائی یہ ایک کلب سے ہی باہر نہیں نکلتے تو یہ آگے کیسے بڑھیں گے
جی جی مگر ان کے پاس بہت ہی ٹیلنٹ ہے میں نے دیکھا
ہاں ٹیلنٹ بہت سارے جیسے وسیم کوسرو وسیم کوسرو عدل گڈنا و عل گ ان کے پس بہت ہی زیاارہ ڈلڈے
جی جی آپ نے آپ نے تو صحیح بات فرمائی یہ بات تو اچھی ہے مگر جو انٹرنیشنل کھلاڑی ہوتے ہیں نا
ہاں
ان کے پاس بہت ہی ایکسپیریئنس ہوتا ہے بہت زیادہ ایکس ہوتا ہے وہ یہ اور یہ اپنی محنت سے ادھر پہنچتے ہے جو ایک دیر رات ایک کر کے وہاں پہنچتے جو ان کی محنت ہوتی ہے جب وہ اب محنت کرتے ہیں تو تبھی وہاں پہنچ پاتے ہیں اگر وہ محنت نہیں کریں گے تو کہاں پہنچ جائیں گے وہاں پہ
ہاں محنت کی وجہ سے ہی تو وہاں پہ پہنچتے ہیں بٹ
انہوں نے جی جی انہوں نے اپنی محنت سے وہ کام کام حاصل کر لیا ہے
ہاں انہوں نے سے یہ مقام حاصل کیا ہو ہے مگر جو ہمارے کشمیر کے پلیئرس ہیں وہ بھی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں بٹ وہ یہ عام کرکٹ کھیلتے جیسے کشمیری لیگ اگر وہ سیدھے اک اکیڈمی کے تھرو جاتے وہ پھر انٹرنیشنل کھیل پاتے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا راشد سلام وہ بھی بہت ہی انٹرنیشنل بڑا کرکٹر بن گیا ہے
جی یہ بات تو صحیح ہے
ہ اور جو ہمارے کشمیر کے وہ بڑے بڑے پلیئرس ہے وسیم کاجرو وسیم کاجرو آپ دیکھ سکتے ہو وہ تیرہ سال کا بچہ ہے وہ اب انٹرنیشنل کھیل رہ ہے ہمارے جو یہ بڑے پلیئرس یہ انٹرنیشنل نہیں کھیل پا رہے اس کا کن جو یہ کلب کر کر کھیلتے ہیں اسی کی وجہ سے یہ نہیں کھیل پاتے
جی جی یہ بات تو صحیح ہے مگر جو آپ بول رہے ہیں وہ سوریہ ونشی
ہاں
وہ ان ان کے پاس بہت ہی ٹیلنٹ ہے وہ بہت تکڑا پلیئر ہے
ہاں وہ بہت
آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا آ میں اس بمراہ کے خلاف کتنے چھپکے مارے
ہاں اور کرس گل جب کی ریکارڈ توڑا ہوتا
ہاں باقی بمراہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل پلیئر ہے بالر ہے
ہاں وہ
ان کے پاس بہت ہی ایکسپییرئنس ہے اور ٹیلنٹ بھی ہے
ہاں بمراہ تو بہت ہی بڑھیا بول رہے ہیں انڈیا کا وہی تو اس کو پہلا چکا جو آئی پی ایل میں تھا وہ مطلب چھوٹے نے یگسٹر
جی جی جی جی یہ بات تو ہے مگر انڈیا میں اتنے زیادہ پلیئرس ہو گئے انٹرنیشنل کے کے لیے اب کس کو اب اب کس کو سلیکٹ کریں گے کس کو کریں گے
ہاں ہاں ہمارے میرے جو خیال ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ جو اب نئے بوڑھے ہو گئے پلیر جسے رویندر چڑے جا روہت شرما ہے بہت سارے ایسے پلیئرس ہے جن کو ریٹائر ہونا چاہے ان کو ان کی جگہ وہ ہے ینگسٹرس لانے چاہے ہاں ہاں ورٹ کوہلی کو بھی ریٹائرمنٹ دینا چاہیے
ہاں میں نے میرے مطابق ان کو بڈز میں وہ ریٹائرمنٹ دینا چاہیے وہ جو کہ پچھلے وہ پچھلا والا میچ تھا نا لارڈز میں
ہاں ہاں
شاید روہت شرما نے دیا ہے
ہاں روہت شرم نے دیا ہے مگر جو ہے او ڈی آئی کرکٹ میں ابھی چل رہا ہے نا انگلینڈ کے خلاف انہوں نے اس میں بھی ریٹائرمنٹ نہیں دیا ہے اگر وہ اس میں بھی دیتے ریٹائرمنٹ تو ہمارے یونگسٹرس موقع مل پیٹ جیسے ابھیشیک شرم وغیرہ ہے جیسے بہت سارے پلیئرس ہیں ان کو بھی موقع نہیں مل رہا ا ہے وہ اس کی وجہ سے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں
جی جی ان کے پاس بھی بہت ٹیلنٹ ہے جو ینگسٹرس ہے
ہاں ہاں
ان کے پاس بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے
ہاں بہت زیادہ ٹلنٹ جب بیسکلی جو پہلے کا کرکٹ تھا ان میں سے جو ہے آج چلڈ بورڈ آف کررکٹ یہ امیر مانا جاتا تھا بٹ اب آج دیکھیے ہمارا بی سی ایس آئی اتنا امیر ہے پھر بھی ہماریے جو ینگسٹرس ہیں ان کو موقع نہیں مل پا رہا ہے
یہ بات تو صحیح ہے مگر جو ان کے مطلب جو ان کے پاس اتنے ٹیلنٹیڈ پلیئر ہے وہ کہاں وہ کہاں لے جائیں گے ان کو ج جیسے کہ روہت شرما ہے او ڈی آئی کے لیے وراٹ کوہلی ہے او ڈی آئی کے لیے گل ہے اور او ڈی آئی کے لیے وہ کہاں لے جائیں گے ان کو ان کے پاس تو اتنا اتنے سال کی ایکسپیرئنس ہے ٹیلنٹ ہے ان میں وہ کہاں لے جائیں گے ان کو
آپ دیکھیے ان میں کتنے ریکارڈس بنائے کتنے کھیلا ہے اب جو ہمارے یینگسٹرس ہیں وہ ان کے ریکارڈ توڑ سکتے ہیں پھر وہ بھی ان سے آگے بڑھ پائے گے اگر ہم یگسٹرس کو موقع دیں گے ابھی جو
ملے گا آپ کو جب اپنا وقت ملے گا ان کو ان کو بھی موقع ملے گا
آپ بتائیے پھر کب ملے گا دیکھو جیسے کہ ابھیشیک شرما آپ وہ پاور ہیٹر مانا جاتا ہے پھر بھی اس کو موقع نہیں دیا جاتا ہے ٹی ٹوینٹی میں کھیلنے کے لیے
یہ اپنی اپنی گیم ہوتی ہے جیسے کہ ابھیشیک شرما کی بات کر رہے ہیں آپ نے
ہاں
تو وہ او ڈی آئی او ڈی آئی کرکٹر نہیں ہے وہ ٹی ٹوینٹی کرکٹر ہے کیونکہ وہ ہٹر ہے
ہاں ہاں بہت زیادہ
اس کو کیسے موقع دے وہ ٹیسٹ میں یا وہ اوڈیا ہے کیسے موقع وہ وہ تو ٹی ٹوینٹی پلیئر ہے
ہاں ٹی ٹوینٹی پلیئر ہے نا بیسکلی اگر وہ اس کو مطلب دے مطلب موقع جیسے کہ ہمارے کوچ سے بہت سارے کوچ بیٹنگ کوچ سے ان سے سیکھنا ہے ان کو سلو بیٹنگ مطلب ٹیسٹ بیٹنگ او ڈی آئی کے لیے پریپیئر ہونا ہے ہاں ہاں
آپ نے تو صحیح بات بولی ہے جیسے کہ گل ہے وہ مجھے لگتا ہے گل ا سب سے بڑا پلیئر ہے وہ وہ گوٹ ہے مجھے لگتا ہے وراٹ کوہلی کے بعد وہی گوٹ ہے کرکٹ میں
ج
جیسے کہ بینچ
کرکٹ کے بارے میں بہت سارا
ہم میں
ہاں
وہ بہت سارے گوٹ تھے جیسے کہ روہت شرما تھا وراٹ کوہلی ہے وہ بین اسٹوکس تھا
ہاں ہاں ہ رکی پوائنٹنگ وکی پوائنٹنگ وغیرہ
جی جی یہ یہ تو سبھی پلیئر بہت تکڑے تھے
گلکسٹ
ہاں انہوں نے اب ریٹائرمنٹ دیا ہے جبک جبک نئے نئے پلیئر وہ جب انگلینڈ کا وہ کھیلتے ہیں نا
ہاں ہاں ہاں
اس کو بھی موقع ملا ہے کہ کھیلنے کا جیس ایسے ہی انڈیا والوں کو بھی مطلب یگسٹر اور اس کو بھی موقع ملے گا جب کوئی اب اب یہ اس کو کیا بولتے ہیں روہت شرما یا وراٹ کوہلی جب وہ منٹ دے گا تو ان کو بھی موقع ملے گا اپنے ٹائم پہ
ہاں ہاں مگر آپ کو کیا لگتا ہے کیا انڈیا میں ایسا بولر بن پائے گا جو اس کا ریکارڈ تھڑے شعیب اختر کا سچن ندولکر کا
نہیں مجھے نہیں لگتا ہے وہ ر کارڈ کوئی توڑے گا مجھے نہیں لگتا ہے
کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی ریکارڈ ایسا نہیں توڑے گا تو
آج آج کل کے مطلب بولرز کو بہت ٹیلنٹ ہے
ہاں
جتنی سوئگ ہوئے گی نا بولر کو اتنی زیادہ پیس میں شیو بکتروں کو خالی پیز تھی اس کو سوگ ونگ نہیں تھی
ہاں سمپل سمپل
کیا ہارے سروف ا تھا
ہاں
اس کو پیس ہے نہ کہ سوئگ ہے جیسے اسٹارک ہے وہ وہ ایک سو پچاس بھی ڈالتا ہے وہ چ ڈالتا ہے وہ مگر سوئنگ وٹ جتنی سوئنگ ہوگی اتنی زیادہ پیس نہیں ہوگی
ہاں ہاں
جیسے کہ شو ویکٹر کو پیس تھی اور سوئنگ نہیں تھی اسی لیے وہ زیادہ بال تیز ڈالتا تھا
ہاں ہاں اور جیسے کہ یہ بولتے ہیں نا آج کل کا جو سوشل میڈیا وہ جب ویب ہاؤس سوریہ ونش نے کرس گل کا ریکارڈ توڑنے والا تھا تو وہ بولتے آپ اگر آپ دیکھو گے کرس گینل نے کن بولرس کو فیس کیا ہے جیسے ڈیلنسٹین شعب اختر آپ دیکھ سک سکتے ہو کن بول اس کو فیس کیا ہے اور آپ بیسکلی دھ سکتے ہو اس نے کس کے خلاف یہ ریکارڈ تودا ویبہ ہوا سوریہان شریف
مجھے لگتا ہے اس میں نے پہلے بھی بولا یہ اسکرپٹیڈ ہوتا ہے
ہاں ہاں ہاں
میں نے پہے بھی بولا یہ اسکرپٹڈ ہوتا ہے اس اس لیے کیونکہ جب نے جب ان کے پاس موقع تھا ریکارڈ توڑنے کا اس نے نہیں توڑا
ہاں ہاں ہاں
چلو بھائی آپ سے مل کے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہوں
ہاں آپ سے بھی مل کے بہت اچھا بات کرنے لگا بس شکریہ وکےوکے